السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
سب بڑھیا ہے پانی گر رہا ہے
نہیں پانی نہیں گر رہا ہے ابھی
او ہمارے یہاں گر رہا ہے
او اور بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو
سب بڑھیا ہے
اور کیا کر رہے ہیں آپ
کچھ نہیں برتن
برتن دھو رہیں ہیں اللہ کا نام لیتے لیتے دھو لیجیے سارا دھل جائے گا
ہاں اللہ کا ہی نام لے کے دھول رہے ہیں جلدی جلدی دھل جائے گا
ہمم
اور پارلر ورلر سیکھی ہے کی نہیں
نہیں نہیں سیکھے ہیں آپ
نہیں ایک مہینہ گئے تھے یہاں ریا بیوٹی پالر نے نہیں اچھا سکھا رہی تھی پھر چھوڑ دیے
اچھا ریا بیوٹی پارلر میں
کیا چی
ریا میں یے تھی آرتی دلو کے ساتھ کیا
نہیں وہی پیل لوگ کے ساتھ سیکھے تھے
آ کتنا میں کتنا مطلب دیگے مطلب اسٹارٹنگ بدلی تھی
سات ہزار ہی بولی تھی ہم تو ہم ہی لوگ ساتھ گے تھے
او
دو ہزار روپے بدنے میری دیدی دے دی تھی گئے نہیں اس کے بعد پھر اچھا نہیں سکھ خانے لگی اور پھر ادھر دیدی کا بھی شادی سیٹ ہو گیا تو بزی ہو گئی دیدی نہیں جانے کر کے تو ہم بھی پھر چھوڑ دیے
تو پورا پیمنٹ نہیں ہوا ہوگا نا
دو ہزار میں کہاں سے سکھائے سااری کا تھوڑا بہت یے کے بارے میں کیا جاتا ہے تھوڑا بہت نالج ہوا تھا
او تو اتنا اچھا سکھاتی ہے وہ ریا
اس سے اچھا سنتا ہے کہ ساچھیی ٹھیک سکھاتی ہے لیکن اس کا چارج بھی بہت زیادہ تا ہے
تو ہاں ہاں اچھا ہے کہ ڈانس اسکھائیں ہے تو اچھا سے ڈانس سیکھی ہے وہاں تو کم ہی لیتی ہے یوگتا ج ہاں
وہی نا آپ کی دی کا میک اپ کی تھی
کتنا لی تھی کرنے کا پورا میک اپ کیا جی
اور اٹھارہ ہزار
اٹھارہ ہزار لی تھی
ہاں اٹھار ہزار لی تھی
آپ کا وکی تھی ایک سپونی کا
نہیں میرا نہیں کیے میرا والے سے مانگ رہی تھی پیسہ
ہوں لیکن بہت زیادہ لیکن چارج بتا رہی ایک دم
بہت زیادہ ہے پھر میری دیدی کی نند کا بھی وہی کی اتنا ہی پ اسے بھی شاید بیس ہزار لی تھی اور زیادہ بیس ہزار ایک رات کا بیس ہزار سکھانے میں دس بارہ
نہیں نہیں دس بارہ نہیں ہوگا ہم کو لگتا ہے بیس سے کم نہیں ہوگا
اب شاید کیا ہوگا لیکن جیسے سیہبھی سگی بھی سب صاف نہیں نہتی تھی اس ٹائم تھا اتنا اب بڑھا دی ہوگی ہاں بیس تک ہوگا ہاں آپ کی پرشنسا بھی پرشنسا بھی جی
پرسنسا دی تو بعد میں سیکھی ہے ساکشی تو پہلے سیکھی ہوگی
ہاں ہاں
بہت لوگ آرہے ہیں وہی دقت ہے زیادہ نہ تو ٹینشن نہیں تھا وہاں پہ
ہوں
ہم بھی سوچے تھے ہم بھی دیکھے تھے نا علی اچھا میک اپ اچھا کرتی ہے اور سکھاتے بھی اچھا ہے
ہاں بہت اچھا کرتی ہے
پرشنسا آخر سیکھ کر کے وہ بھی کھلی تھی اور وہ بھی س
ہاں ہوں دونو کر
لیکن ان کا آئز میک اپا بہت بولڈ دیکھتا ہے پرشنسا دی کا
ان کا نہیں اچھا میک اپ ہوتا ہے اور پھر فاؤنڈیشن یہ سب بھی بہت زیادہ یوز کر دیتی ہے کبھی کبھی
کائے کی دیکھتے ہیں نا ڈالتی ہے تو اس میں دیکھتے ہیںھی دکھا کی تھی نا تو اس کا آنکھ پورا بھدا دکھ رہا تھا
یہاں میری پگل کی د تھی سجاتا بھی ان کا میک اپ کی تھی ساکچی بھی ایک دم مستلط رہا تھا نا بہت اچھا ایک دم نیچرل بیوٹی تھا اور بہت سندر لگ رہا
ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرا چارج بھی لگتا ہے ایس ڈی میک اپ سکھاتی ہے مطلب بولتے ہیں نا کہ میرا ایس ڈی میک اپ رہتا ہے تو چارج میرا رہتا ہے زیادہ کر کے
ان کا بہت زیادہ ہے نا امم اتی وہی تیرہ چودہ ہزار تک ہے
ہاں اور پرسنسا اس سے بھی زیادہ لیتی ہے پندرہ بولتی ہے ڈائریکٹلی
پرسنسا کا ہی بول رہے ہیں
نہیں نہیں ساکشی سے ہم پوچھے تھے تو بارہ تیرہ بولی تھی اور پرسنسادی سے بھی ی پوچھے تھے تو ڈائریکٹ پندرہ بول رہی تھی
ھمم اتنا اتنا دینے جائیں گے یہی سوچ کے تو نہیں سیکھ پاتے ہیں تو یہ یہ سب سے اچھا یہ بھی اچھا سکھاتی ہے کیا بولتے رو نکھار بھی اچھا ہی میک اپ کرتی ہے لیکن یہ فیمس نہیں ہے
اں یہ تو ہے
لیکن آئے
سنتا ایک کسٹمر کا جسے کہ کسٹمر سے جیسے کہ کسٹمر کا سارا کام کروا لیتی ہے اور پیسہ سب لوگ کو وہی رکھتی ہے نا وہ لوگ بھڑکتی ہے کہ نہیں ہم لوگ سے کروا کے خود پیسہ رکھتی ہے کر کے
ہوں سب سب کروا لیتی ہے اور پھر رکھ لیتی ہے اپنے کو
ہوں لیکن بہت زیادہ سن لی ہوگئی ہم سوچے تھے نا کہ کم سے کم دس یا پندرہ ہوگا لیکن اٹھارہ بیس بھی وہ لے رہے ہیں اس سے پھر
کیاچی ایسی کرنے کا نا یہ ریڈی کرنے کا ہاں وہی نا ایک رات کا ہم بھی اتنا نہیں سوچے تھے
ہوں اتنا تو دینا ہی ہے
ایک رات کا اتنا دیں گے تو اس سے اچھا دیڑھ لکل میں ہے تو ایکزاکتی بھی کی کرتی ہے ہم تو یہی سوچے ہیں اگر میرا من ان لوگ کی یہ ہو گا نا تو ہم یہی کروائیں گے اتنا ہم دلی دور نہیں بلائیں گے
نہیں نہیں ان کا بھی اچھا ہی رہتا ہے خراب نہیں رہتا ان کا بھی ٹھیک ٹھاک رہتا ہے
شروع شروع ہے نا آئلی میک اپ کرتی تھی آب جیسے رنچی کی بھابھی کو دیکھے انگیجمنٹ میں
ہاں
رچی کو جانتی ہے ن تلاپر والی
ہاں ہاں ہاں
تو فرینڈ ہے اس سمے اس کی بھابھی
تھی اب نہیں ہے
اچھا ساکشی سا کشی ہے نا ساکشی تو ڈال بھی کی تھی تو وہ انگیجمنٹ میں کی تھی تیار بہت ڈر لگ رہا تھا
او
تو کا تو میں اتھی سب نہیں تھا بے بول رہی تھی کی اے سی یے سب نہیں تھا اسی سے ان کا خراب ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد سو جتنا کا کر رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا
ہمم
بہت اچھا دھیرے دھیرے سب اچھی ہونے لگے
ان کے پتی کیا کہتے ہیں کیا تو نام تھا راجپوت ہے اس کا ہلدی اور مہندی کا وہی میک اپ کی ت ہے لیکن انگیجمنٹ کا اور ویڈنگ کا وہ کیا کہتے یوگیتا کی تھی
کون کی تھی
تو نام تھا سیم میری کلاس بیٹھی ہے ہم کا نام بھی یاد نہیں رہا اس کا
اب ادھر کی تھی نا سب گئی تھی تمہاری کلاس میٹ تھی
ہمم جیسے کی انگیجمنٹ کا اور ویڈنگ کا یے یوگیتا کی تھی میک اپ اور ہلدی اور مہندی کا یم یے ساکچی کی تھی
آ ہاں تو اچھا کی ہوگی تو آخر وہیں سے نہ سیکھی ہے ساکشی بھی کوئی دقت نہیں ہے
نہیں نہیں تو وہی پتہ نہیں تھا کی وہاں پے سیکھی ہے مطلب یے سنے تھے کی روپنی خانا پہلے سے ہی تھی اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا نارمل اس کےبعد پھر اسے ڈالٹے گانے میں جا سیکھی تو ڈالڈے گن م پتہ نہیں تھا کی مطلبی ہوگیتا ہے کہ پاس جا کے سیکھی ہے
نہیں یوگیتا کے پاس ہی سیکھی تھی تھی
ہا
وہ سامیہ دی میری دیدی کی دوست لوگ کے ساتھ ہی سیکھی تھی اس ٹائم ہی اور یے پرشنسا دی سب بعد میں سیکھے
او یے تو بعد میں یے تو پر سال ہی اپنی پار سال سیکھے ہیں
ہاں ہاں
وہ تو بتا رہے تھے کی میرا ساٹھ ہزار خرچہ ہو گیا تھا کی آنے جانے کو لے کر کے دونوں ملا کر کے
اتنا نہیں ہوا ہوگا
نہیں نہیں جیسے کی آنا روز آنا جانا تھا نا آخر سو روپیہ روز بھڑا ہے آنے جانے کا
ہاں ہاں اور دو دو مہینہ میں یے سیکھی دو مہینے میں وه سکھا دیتی ہے
ہاں
ہمم
وہی مطلب سیکھے تھے وہیں پے جاکے بتا رہی تھی اور دیدی وہی سسرال میں
ہاں اچھا اسکول میں مطلب تم لوگ کا ا مان لو کہ اسکول میں چھٹی ملتا ہے تو اس کا پیمنٹ سر کاٹ تے ہیں
تو زیادہ دن چھٹی نہیں لیتے ہیں ہم لوگ ایک دو دن لیتے ہیں تو کہاں کاٹ
نہیں نہیں ویسے نہیں بول رہے ہیں جیسے کہ مطلب تم لوگ کو گرمی چھٹی ملا نا
ہاں
تو اس کا پیمنٹ نہیں نا کاٹے ہوں گے سر
نہیں آپ لوگ کا
ہم لوگ کا تو گرمی میں چھٹی ہی نہیں ہوتا ہے لیکن سر بولتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کا ایسا ہے ہاسٹل ہائی وہ بولتے ہیں کہ ہاسٹل ہے پھر بھی ہم ایک سپتہ گئے تھے دیدی کے یہاں
اور
مطلب تو یہ تو ا ڈا اچھا پھر سیلری بھی ملتا ہوگ زیادہ تبھی نا
ہاں سیلری تو ملتا ہے زیادہ
کتنا دیتے ہیں پھر بھی
ملتا ہے پینتالیس
او تو کتنا اچھا ہے
ہوں
مطلب چھٹی لیکن دینا چاہیے تھا
وہی سب میرے گھر والے بول رہے تھے کہ اٹلیسٹ دینا چاہیے تھا یہ سب ڈے ہے یہ وہ ہے سب ہے
تمہیں تو اور لمبا چھٹی ملتا ہے
تو بولتے ہیں کہ نہیں ادھر پانچ کا جتنا ہوٹل ہے نا اور میری دوست بھی پڑھاتی ہے تو سب سے پوچھےکن روڈیا میں دوست ہوسٹل ہے سب ہوسٹل ہے تو سب ادھر ہی سب سب لاتے ہیں ہر کے ہے نا سب لوگ سب ادھر ہی لوگ آپس میں ہی بات کر لیتے ہیں تو باہر والا کا چھٹی ہوا تھا باہر والا کا ایک سپتہ ہوا تھا جو اسی میں رہتا ہے نا ان لوگ کا نہیں ہوا تھا اور اس کا کارن ہے کہتے ہیں سر کہ ان لوگ کے پیرنٹس بولتے ہیں کہ گھر جاتا ہے تو بگڑ جا تا ہے نہیں آنے کا سوچتا ہے
ہاں یہ تو ہے بٹ اچھا لوگ کا تھوڑا ہو جاتا لیکن پھر بھی کیا کیجیے گا جو رول ہے تو رول ہے
ہاں تو پھر نا ہم لوگ کا اس ٹائم چھٹی نہیں ملتا ہے نا تو دسہرہ میں ہم لوگ کو سب سے زیادہ چھٹی ملتا ہے مطلب دوست ایک کسی کا چار دن پانچ دن ملتا ہے اس میں ہم لوگ کا آٹھ دن دس دن ایسے مل جاتا ہے
اں